ہو پوجا
ہاں بڑھیا ہے آپ بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں ابھی بس تھوڑا ریسٹ کر رہی تھی
اچھا کچھ نہیں کالج والالج کا کیسا چل رہا ہے ڑی
ہ اسٹڈی بیسٹ چل رہا ہے فی الحال پروجیکٹ وغیرہ آئے تھے تو کر رہی ہوں ابھی
اچھا وہی کیونکہ ہماری ٹویلتھ کے بعد میٹ ہوا ہی نہیں بات بات چلی نہیں پھر مجھے یاد آئے کہ آپ سے بات چیت کر لو کیا کرنا مطلب کہ کیا کرے او کیا کی اسٹڈی چل رہے ہے تو پھر اسی لیے میں پھر آپ کی بات چیت پوچھنے کے لیے کال کی اور پھر کیسے ہیں سب گھر پہ
جگررافی میں نے سبجیکٹ لیا تھا نا تو اس میں مجھے پریکٹیکل وغیرہ بنانا تھا اور پولٹیکل میں بھی میرے پاس پروجیکٹ وغیرہ تھے تو میں تھوڑا بزی تھی ایں پہ ورک کر رہی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر کیسے ہیں سب گھر پہ ممی پپا سب لوگ
بڑھیا چل رہا ہے فی الحال اور تم بتاؤ تمہارا کیا پلین ہے آگے کا
انجینئرنگ کا فرسٹ ایئر ہے میرے بھی سیم وہی چل رہا ہے ابھی ایگزامس آنے والے ہیں تو ابھی پریکٹیکل اگزامس وغیرہ ہے اس کے بھی پروجیکٹس وغیرہ بنانا ہے وہی بنانے کا وہی بنات بیٹھی تھی پھر یاد آئے کہ آپ سے پوچھ لو ک کیسا کیا چل رہا ہے پھر وہی کال کیا آپ کو اور بتاؤ ناس ہو گیا آپ کا
ہاں ناشتہ ہو گیا اور ڈنر کی ابھی تیاری کریں گے ہاں میں آپ کو یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو عید پر وہ سوٹ پہننا تھا نا بیبی پنک کلر کا کتنا اچھا لگ رہا تھا اس دن آپ آپ نے بتایا تھا نا اس دن
ہاں بتائی تھی
ہاں ویسے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے
میرا ویسے فیوروریٹ کلر دو ہیں ایک بیبی پنک ہے ایک بلیک ہے آپ کا
اچھا ہاں میرا میرا ڈارک ڈارک پرپل کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے گرین کلر بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پہنا ہوا بھی اچھا لگتا ہے اور ریل میں مجھے م پسند بھی وہی ہے
اچھا میم مجھے زیادہ تر جب بھی فنکشن رہتے جو بھی رہتا ہے نا مجھے زیادہ تر تو بلیک اور گولڈن مکس کا ڈریس اچھا لگتا ہے یا تو
اور یا تو وائٹ کلر میں ایسے ہی کلرس لیتی ہوں لائٹ لائٹ کلرس ہی مجھے پسند لگتے میرے لاسٹ منتھ میرے کزن کی شادی تھی آپ کو فوٹو سینڈ کی تھی نا میں کیسے لگے وہ آپ کو
ہاں بہت اچھا لگ رہا تھا سچ میں اور میں آپ کو یہ بتا تعریفی کی جب وہ آپ اور ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے نا تو وہاں پر متس والی جو میم تھی وہ آپ کو کتنا پسند کرتی تھی ہے نا آپ ان کی بہت زیادہ فیورٹ تھی اس ٹائم
ہ وہئی ک دو مجھے فیورٹ مجھے اریٹیڈ جو اریٹیڈ کرتے تھے نا گال کھینچنا بال کھینچنا تو مجھے زیادہ اریٹیڈ لگتا مطلب اچھا بھی لگتا تھا لیکن ایسا لگتا کہ اریٹیڈ بھی فیل ہوتے لیکن نہیں مم تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا اور ہم جب پریڈے گیپ وغیرہ رہتے ہم کھیلنے جیسے کہ فٹ بال کھیلے ا تو لیگوری کھیلے کتنا مزہ آتا تھا نا کھیلنے کے لیے ابھی ٹیم وائز کے اور ہم میں اور تم ایک ہی ٹیم میں جانے کے لیے ضد کر دیتے یہی ٹیم میں جائیں گے ماں لگ نہیں ہوں گے
ہاں ب ٹیچرس کا بھی ہو رہے تھا کہ ہمیشہ ہی ہم کو الگ الگ روپ میں ڈیوائڈ کر دیتے
وہی تو دونوں ملیں گے تو پھر ملتے ہی بعد کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کریں گے کبھی ہمیں ایک دوسرے سے یہ کریں گے پھر بھی وہ کتنا اوائڈ کرتے تھے ہم کتنا ملتے تھے
سچ میں اسکول کی پرانی یادیں مطلب بہت اچھی ہے آج بھی مجھے یاد آتا تو ایسا لگتا ہے کہ اسکول والے دن کافی اچھے تھے
ا پھر دوبارہ جو نا اور وہ تو ٹفن لے کے جانا وہاں پ سب کے ساتھ شیئر کر کے کھانا جھاڑ کے نیچے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے مزہ آتی تھی وہ
اور سٹرڈے تو زیادہ مزہ تو سٹرڈے آتی ا ہاف ڈ آنا سب دن کے بعد اور لاسٹ میں اسکول کی کوئیک اندر اسکول جانے کے لیے بے مطلب کہ ایسا کٹال ج کٹال آتا تھا کہ اسکول نہیں جانا واپس آنے کے لیے اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ کب بیل بجی کب واپس آنا کچھ لے کے
ہاں وہ بھی تھا اور
ہاں
یہ تو کہ اور پھر یہ ہمارے فرینڈس باقی کسی سے سے بات ہوئی آپ کی ہم دو ہی ٹچ میں ہیں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ کچھ یہ ہی نہیں کیا کر رہے کیا پتا ان کا
ہوں اور میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ جب اگلی بار آؤ گے نا چھٹیوں میں تو ہمارے یہاں ضرور آنا ہے کیونکہ اس ٹائم نا میے کرزن کی شادی ہے نا تو کچھ دن ہمارے یہاں رہنا
ٹھیک ہے پھر تو زیادہ اچھا رہے گا میں تو آؤں گی ابھی کب ہے وہ شاادی
یہ شادی آپ سمجھ لو اکتوبر میں ہے اور اکتوبر میں دیوالی کی چھٹیاں رہیں گی نا آپ کے شاید کالج کی بھی چھٹی چھٹی رہے گی اس ٹائم ہوں تو اسی ٹائم ہے تو ہاں میں نا آپ کو ڈیٹ بتا دوں گی اکتوبر میں ہی ہے بٹ ابھی فائنل ڈیٹ نہیں کنفرم ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی اس میں کیا مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی آپ کو مطلب کپڑے کافی ڈیزائنر والے سلیکٹ کرنا آپ کی جو پسند ہے نا وہ کافی اچھا اچھے وہی آپ یہاں تھوڑے دن پہلے آؤ گے نا تو شاپنگ کرنے میں بہت ایزی رہے گا اپ میرے ساتھ چلنا تو اچھا رہے گا
ہاں پھر آؤں گی اس میں تو کیا دقت نہیں ہے مجھے اگر چھٹیوں میں ہے تو پھر مجھے دقت نہیں میں آؤں گی آؤں گی پھر سب جگہ گھومیں گے انجوائے کریں گے
ہاں اور کچھ دن پہلے آؤ گے نا تو میں آپ کو ہمارے یہاں پر جو پکنک والے ایریا ہے نا بہت ہی اچھے ہیں میں وہاں پہ بھی آپ کو گھما کے لے کے کیا ہوں گے
چلو تو ٹھیک ہے اس سے بڑھیا بات ہے یہ تو میں آؤں گی اور کیا اسپیشل بنائے اسنیکس میں میں آج بنائی تھی کہ پاستا بنانا سوچی ہوں آپ
ہوں تو بنایا آپ نے
ابھی نہیں ابھی بنانا س سوچی کال کرنے کے بعد آپ سے بات ہونے کے بعد بنانا کیونکہ یہاں پہ موسم تھوڑا ویسا والا ہوا ہے بارش والا تو ایسے بارش کے موسم میں پاستا میگی کھانے کا مزہ ہی لگ آتا ہے
ہوں ہاں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو گرم چیزیں اچھی لگتی ہیں
ہاں یہ تو کا آپ کا موسم کیسے ہے وہاں پر
ہمارے یہاں بھی مطلب ٹھیک ہے اتنا خراب نہیں ہے بٹ تھوڑا گرمی ہے نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے باہر آنے جانے میں دھوپ میں نکلنے کا من نہیں کرتا ہے باقی تو سب بڑھیا ہی ہے
اچھا ہاں ادھر راجس سن سٹ زیادہ دھوپ رہتی ہے نا
ہاں ہمارے یہاں دھوپ بھی بہت ٹیمپریچر ہائی ہے فورٹی فور ڈگری کا ٹیمپریچر ہے آپ سمجھ سکتے ہو
وہی تو وہاں پر زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہیں کھانے پہ پڑتی اب تو اتنی گرمی میں
ہاں ایسے ہی چلتا ہے دن بھر اور بس ٹھنڈی چیزوں میں تو آئس کریم جوس بس یہی کھانا تو کھاؤ ہی نا ایسا من کرتا ہے کھانا نہیں کھانا بس اسی سے پیٹ بھر جائے ہر پانچ دس منٹ میں آدھے گھنٹے میں مطلب پانی پینے کا من کرتا ہے اور بس ٹھنڈا ٹھنڈا کچھ مل جائے دل خوش ہو جائے اسی میں
گولا کھانے کے لیے مزہ آتی ہے
ہاں ہفتے میں دو تین بار ویسے جاتے ہیں ہم چوپاٹی تو آپ پ گولا آئس کریم یہ سب کچ کھانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے ویسے فالودہ والی آئس کریم بہت پسند ہے
اچھا مجھے گولا بہت پسند ہے کھانے کے لیے اورنج فلیور والا
ہاں ویسے کافی اچھا بھی لگتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں اس کو لیکن میری جو فیوریٹ آئس کریم ہے فولودا آئس کریم ہے
اچھا آپ کو کون سا فلیور پسند ہے پھر ایس فالودعا میں جو ایس کریم ڈالتے ہیں
مجھے
اچھا تو مجھے تو زیادہ ر آرنجے آنج ہی چیزیں زیادہ پسند ہیں اور ک کون سا پس پنجاب کو
ہاں مجھے کیک جنرلی چاکلیٹ کیک بہت زیادہ پسند ہے
اچھا مجھے وینیلا فلیور والا اور کولڈ کیک وینلا فلیور ہی والا
مجھے چاکلیٹ کیک بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس کو گھر پہ بھی بنا کے ٹرائی کر لیتی ہوں اور اچھا بناتی ہوں میں ویسے مارکیٹ سے کافی اچھا کیک بنا لیتی ہوں اچھا بھی لگتا ہے مطلب گھر میں جو میرے چھوٹے چھٹے فیملی میں ب بچے ہیں ان کو بھی بہت پسند آتا ہے چاکلیٹ کیک
اچھا یہ تو صحیح ہے میں بھی کبھی کبھی آئس کریم بنا لی ت تی ہوں گھر پہ یہی جیسے کہ دودھ تو کیلا ایسے فوڈ سے بناتی ہوں میں نیچورل سے جو کہ میرے گھر پہ ہے نا میرری دادی سبھی تو ان کو نیچ نیچرل چیزیں دینا چاہیے نا ابھی تو پھر میں وہی نیچرل چیزیں ان کو زیادہ تر پریفر کرتی ہوں آئس کریم بنا کے دینا
ہاں یس
اور پھر اور کیسے چل رہا ہے سب
ہاں ابھی سب بڑھیا چل رہا ہے اور آپ بتائیے آپ کی دادی کی طبیعت ٹھیک تھی نا اب ان کا طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ابھی ٹھیک ہے ابھی سب ٹھیک ہے وہ بھی میرے پھپو کے میرے ماسی کے بووا کے گھر پہ گئے ہیں رہنے کے لیے پھر آئیں گے تو میں پھر آپ آ کو بتاؤں گی پھر آپ بھی آپ آپ آنے والے تھے نا پھر
ھمم ہاں
ٹھیک ہے پھر میں آنے کے بعد کال کرتی ہوں اوکے بائے
اوکے بائے
بائے
ج